ولیکم السلام
ہیلو
ہاں آپ کی آواز پھر سے نہیں آرہی ہے کٹ کٹ کے آ رہی ہے
آپ کو
ہاں
میں نے بولا آپکو نیند چڑ رہی ہے
نہیں میں نے کہا ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس ٹھیک ہایا ٹھیک ہے وہ کہاں ہے
وہ یہی ہے سو گئی
اچھا ٹھیک
ہمم
آج کل میں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنا آپہ کھو دیتے ہیں
بالکل صحیح کہا تم نے غصہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ انسان کی صحت رشتوں اور زندگی سب پر برا اثر ڈالتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ غصہ اکثر اس وقت آتا ہے جب ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی کہ جب کوئی ہماری بات کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا
ہاں اور کبھی کبھی تھکن ذہنی دباؤ پریشانی اور ٹینشن بھی غصے کی وجہ بنتی ہے انسان جب اندر سے پریشان ہوتا ہے تو اس کا غصہ دوسروں پر نکلتا
صحیح کہا غصے کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے
میرے خیال میں سب سے پہلا نقصان رشتوں کو رشتوں کا ہوتا ہے ایک شخص لفظ یا غصے میں کہی ہوئی بات ا سالوں پرانے رشتوں کو کمزور کر سکتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے بہت سے دوست اور رشتے دار صرف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کسی نے غصہ غصے میں آ کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ جو دل کو لگ جاتی ہے
صرف رشتوں کو ہی نہیں غصہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے زیادہ غصہ کرنے سے بلڈ پریشر بڑ سکتا ہے اور دل پر بھی اثر پڑتا ہے
میں نے سنا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ ٹھیک طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتا
سب بالکل غصے میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور بنا سوچے سمجھے فیصلے کرتا ہے بعد میں اسے اپنی باتوں اور حرکتوں پر پچھتاوا ہوتا ہے
پتا جاتا ہے کہ غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر غلط ہوتا ہے
ہاں اور غصے کی وجہ سے تعلیمی اور پیشہ ور زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اگر کوئی اسٹوڈینٹ یا امپلائے ہر وقت غصے میں رہے تو اس کی توجہ اور پرفارمنس کم ہو جاتی ہے
تمہارے خیال میں لوگوں کا غصہ کیوں زیادہ آتا ہے
اس کی وجہ اس کی وجوہات ہے جیسے ذہنی دباؤ مصروف زندگی سوشل میڈیا کا اثر مقابلے کی سوچ اور صبر کی کمی
صبر کی کمی واقعی ایک بڑی وجہ ہے آج کل لوگ فورا نتیجہ چاہتے ہیں اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں
بالکل ہمارے بزرگوں میں صبر اور برداشت زیادہ ہوتی تھی اسی لیے ان کے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں
بالکل صحیح صبر کی ا کمی ایک بڑی وجہ ہے اور آج کل لوگ فورا نتیجے چاہتے ہیں اور جب ایسا نہیں ہوتا وہ غصہ کر دیتے ہیں
بالکل ہمارے بزرگوں میں صبر اور برداشت زیادہ ہوتی تھی اسی لیے ان کے رشتے بھی مضبوط ہوتے تھے
تو پھر غصے پر قابو پانے کے طریقے کیا ہے
سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو فورا جواب دینے کے بجائے کچھ دیر خاموش ہو جائے
صحیح یہ واقع کام کرتا ہے کچھ لمحوں کہا خاموشی بہت بڑے جھگڑے ا کو روک سکتی ہے
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ری سال سے گہری سانسیں لی جائے اس سے دماغ کو سکون
صحیح ہے
اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور انسان بہتر سوچ پاتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ غصے کی حالت میں اگر انسان اپنی جگہ بدل دے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا جائے تو بھی فائدہ ہوتا ہے
بالکل ماحول کی تبدیلی سے انسان کا دھیان بدلتا ہے اور غصہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتا
کیا بات چیت بھی غصے کو کم کر سکتی ہے
ضرور بہت سے چلبے صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر ہم آرام سے بات کرتے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا
مطلب غصے کی جگہ گفتگو کو ترجیح دینی چاہیے
بالکل گفتگو دلوں کو جوڑتی ہے جبکہ غصہ دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے
یہ معافی دینا بھی غصے پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے
ہاں معافی دینا بہت بڑی خوبی ہے جب انسان معاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری کی نشانی ہے
نہیں اصل میں معاف کرنا طاقت کی نشانی ہے کمزور انسان بدلا لیتا ہے جبکہ مضبوط انسان معاف کر دیتا ہے
صحیح کہا بہت خوب کہا تم نے اور عبادت اور دعا کیا کیا کردار ہے
عبادت اور دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے جب دل مطمئن ہوتا ہے تو غصہ بھی کم ہوتا ہے
میں میں مجھے لگتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے
بالکل منظم نیند صحت مند غذا اور ہلکا کل کا ایکسرسائز انسان کے مزاج کو بہتر بناتی ہے اور غصہ کم کرتی ہے
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے ایک فطری جذبہ ہے لیکن اس پر قابو پانا ہماری ذمہ داری ہے
جی ہاں غصہ اپنا بری اپنا غصہ اور بری بات نہیں لیکن غصے کو اپنے اوپر حاوی کر لینا بری بات ہے
اگر ہم انسان اپنا اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیں تو گھروں اسکولوں اور معاشرے میں امن اور محبت بڑھ سکتی ہے
بالکل صبر برداشت اور نرمی بھی بہثر معاشرے کی بنیاد ہے
آج کی گفتگو سے میں نے یہ سیکھا کہ غصہ انسان کو دشمن بنا سکتی ہے اگر اس پر قابو نہ پایا جائے
اور میں نے یہ سیکھا کہ خاموشی گہری ساس ہے گفتگو مافلو صبر غصے پر قابو پانے کی بہترین طریقہ ہے
امید ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرے کوشش کریں
انشاء اللہ کیونکہ اصل کامیابی صرف دوسروں کو جیتنے میں نہیں ملیتے
بہت خوب آج کی گفتگو واقعی بہت مفید رہی
ہوں
ہلو
ہلو
میں نے بولا پچھلی کفتگوں میں ہم نے غصے کے نقصانات اور اس پر قابو پانے کا طریقوں پر بات کی تھی آج میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ روزمرہ زندگی میں غصہ کن صورتوں میں زیادہ سامنے آتا ہے
بہت اچھا سوال ہے غیر سکون دس اور دوسروں کے درمیان پیدا ہونے والی ستانیا اکثر دکھ سک غلط فہمیاں اکثر غصے کی وجہ بنتی ہیں
گھر میں تو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث شروع ہو جاتی ہے بعد میں جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں
بالکل کبھی کام کا دباو کبھی تھکان اور کبھی ایک دوسرے کو وقت نہ دینا بھی غصے کا سبب بنتا ہے اگر لوگ ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنے تو کئی مسائل پیدا ہی نہ ہو
مجھے لگتا ہے کہ اکثر ہم دوسروں کی نیت کو سمجھنے کے بجائے فورا ان کی باتوں کا برا مط لب نکال لیتے ہیں
یہ تو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب ہم کون فیصلہ کر لیتے ہیں تو غصہ اور غلط فہمیاں دونوں بس جاتی ہوں
اسکول اور کالجز میں بھی اسٹوڈینٹس کے درمیان غصہ اور تنازع دیکھ نے کو ملتے ہیں
ہاں اکثر مقابل مقابلے کر دباؤ ا نمبروں کی فکر یا دوسروں کے ساتھ ایک خلاف غصے کے سبب بنتے ہیں لیکن اگر اسٹوڈینٹ صبر اور عزت کے ساتھ بات کہیں تو مسلے آسانی سے ہو سکتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے ایک اور بات میں نے محسوس کی کہ سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کو جلدی غصہ کرنے والا بنا دیا
بالکل صحیح کہا تم نے لوگ بنا پوری بات ہاں جی کمنٹ اور میسج
صحیح کہا لوگ بنا پوری بات سمجھے کمنٹس اور میسجز پر ریئٹ کر دیتے ہیں اور پھر بحث بڑھتی جاتی ہے
ہوں
آپ ایک کام کرو آپ آرام کرو ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے یک ہے
اللہ حاف